ہیلو بھائی جان
السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم
اور بتائیے نا امی ابو جان سب خھیلت اھ
بھائی جانون ل لوگ تو کڑیا تھے
چلی گیا اورگر یہ کانا وانا کا لیے
ہاں بھائی جان کھانا تو خالی ہے نا آپ کھیں کہ نہیں
کھا لیے اسے کیا کیا کھائے ہیں بھائی جن
ارے بھائی جان ابھی تو مطلب ابھی کھائے تھے دو گھنٹے پہلے لیکن اب پھر کھائیں گے تھوڑی دیر بعد
چلیے اچھی بات ہے ہم بھی یہ ہوں چاول چکن اور سلاد یہی سب کھائے ہیں اب بتائیے پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے
اچھی چل رہی ہے بھائی جان آپ بتائیں آپیچے کیس
ہاں ہاں مارا بھی سب خییدت سے چل رہا ہے اور بتائیے نا مطلب وہاں کا موسم کیسا ہے
ادھر موسم تو ہوا چل رہی ہے
یہاں پر بھی مطلب کافی ٹھنڈی ہے ابھی ابھی موسم کافی ٹھنڈی ہے لیکن کچھ دن پہلے تو کافی گد زیادہ ادھ دھوپ اور گرمی بھی پڑ رہی تھی لیکن کل بارش ہوئی سب سے موسم
ہاں بھائی جان آپ کہاں پہ چھتے ہوں گے یا پھر گھر کے اندر
ہاں تو بھائی جن گھر پہ روم میں سوئے ہوئے
سریے تھا
چلیے اور بتائیے پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے ہاں بھائی مطلب آپ آپ کو سب سے اچھا کون سا لگتا ہے
تو بھائی جان ادھر سے تھوڑا کیا بولے پھر سے
آپ کو سب سے اچھا کون سا لگتا ہے زندگی کا یا اتہاس کا یا گنت کا یا آپ وجیان کا
یہی اتہس رہتا ہے نا وہی اچھا لگتا ہے میرے کو
چلیے ہم تو سن رہ ہیں کہ اب کاف کافی زیادہ گیم کھیلتے ہیں مطب کون سا گیم کھیلتے ہیں
بھائی جان اب تو کچھ ادھر پہ مطلب ریئل لائف گیم بچا نہیں ہے مطلب ادھر پہ اکا چھپ کرکٹ یہ سب کبھی کبھی آتے ہیں باہر مطلب کمانے سب بندے چلے گئے نا لڑکے لوگ تو کیا ہی کیا جائے تو یہی آن لائن گیم ہوتا ہے نا فری فائر وہی کھیلتے ہیں بس
چلیے اور بتے خالی سمے میں اور کیا کیا کرتے ہیں
اور کیا کیا جائے بھائی یوٹیوب انسٹا یہی اسٹول ہوتا ہے بس
اچھا اور بتائیے مطلب وہاں وہاں کا موسم کیسا ہے
موسم تو ہا برہ گے بائیسان
چلیے گ ب تو ج کھانا وانا میں آپ کو کیا کیا بنانے آ جاتا ہے
بھائی جان یہی بنانے آتا ہے بس میرے کو سبزی
چلیے اچھی بات ہے آپ پت اتے پالتے کہ نہیں
نہیں آپ کوئی پشو جانور پالے ہیں کہ نہیں
نہیں بھ جان ہم تو نہیں پالے
کیوں بھائی جان
ا بات کریے نا کتھا سے
م با رک جاہ گے
اور بتائیے نا ہم
ا ب جا
آپ آپ آپ کی ہم آ پ ج لو
اچھا ا بتائیے اب آ رہی ہے اا آواز کے کی
چ جی اور بتائیے نا مطلب آپ کو کام کا جوس بنانے آتا ہے
ارے بائیس وہ تو میرے کو مطلب ہے نا مسل مسل کے بنا لیتا ہوں اس کو پہلے ہم بتا رہے ہیں کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بیچ میں سے کٹ کر کے نکال لینا ہے جو مطلب کھانے والا پارٹ نہیں ہوتا ہے کھانے والا جی
ہاں
سب کو نکال کر کپڑے میں پہلے رکھ لے ٹھیک ہے سوتی کا کپڑا بولتے ہے نا اس میں رکھ لے اس کے بعد ا چھپا میں یا پھر کچوڑا میں رکھ کے اس کو تھوڑا سا میس کر دے اس کے بعد لپیٹے کس کے ن نکلنے لگے گا جوس وہ بھی فریش
چلیے اور بتائی چکن بنانے تو آتا ہی ہوگا
بھائی جان اتنا میرے کو ہھا نہیں ہے
بھی آتی ہے پنیر آتی ہے آپ کو بنانا
نہیں بھائی
ہم تو چاول دال سبزی بھی اچھیے طرح سے ہے ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں چکن مٹن یہی بنا لیتے ہیں آملیٹ پنیر مچھلی سب چیز بنا لیتے ہم
آئدان اب تو پندرہ اگست وال
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں
تو اس میں تو پتنگ نہ اڑایا جاتا تہ کہ مکر سنر ستران کیا بولتے
تو مکر سنکرانتی ابھی تھوڑی نا آئے گی بھائی جان وہو آ ہے گی س ستمبر ماہ میں
ون چار مہینے بعد چائنہ
مکر سنکرانتی کو اڑا جاتا ہے پتنگ
ہاں تو تو اس دن تھوڑا میرے کو اچھا لگتا ہے مکر سنکرانتی کے دن
ہمیں تو کافی اچھی لگتی ہے بکراعید کو یا عید گو ویسے آج کا بکرا عید مطلب کیسا گیا بھائی جان
بکرا عید تو آج اچھا ہی گیا ہے مطلب بنا تھا مٹن چکن سیویے پوڑی اور سبزی اور آلو کا
اچھا جی اچھی بات ہے ہمارے گھر بھی یہی بنا تھا
وہ یہی
ہاں سیوئیا پوڑی سبزی کھیر وہ کھسی کا جو ہوتا ہے نا چھ چکن مٹن یہ سب بنا تھا بریانی
کیا بات ہے بھائی جان
اور بتائیے نا کہیں آپ کو مطلب گھومنے جانا اچھا لگتا ہے جیسے کہ کشمیر گووا کیرلا شملہ منالی یہ سب اچھا جگہ ہے گھومنے والا
بھائی جان میرے س اچھا نہیں لگتا ہے مطلب سوچے تھوڑا تھوڑا موڑا انکم ہوگا اچھا خاصا ریوینیو مطلب کمانے لگوں گا نا تو اس کے بعد
چلیے اچھی بات ہے اور بتائیے مطلب آپ کے امی ابو جان بھائی جان لوگ کیا کرتے ہیں
ارے بھائی جان تو بنگلور رہتے ہیں اور ہم ابو جان تو گھر پہ رہتے ہیں ابو جان بس پ رہتے نیپال بھیی گئے
گلیتی
آپ بتائے آپ کے ابو بھائی جان کہاں پہ ہے
ہمارے ابو اور بھائی جان تو سب گھر ہی پہ رہتے ہیں
اوو اور آپ مطلب پھول میں ہے نا اس مٹی رہتا ہے وہ کون سا کلر کیا ہے وہ رہتا ہے آپ لوگوں کا
کیا
مطلب اس نے ہھاد واد ڈالتے ہی ہوں گے کہ ایسے
ڈالتے ہیں بھائی جان
تو مطلب آپ لوگوں کی مٹی ہوتی ہے ریڈ کلر کی لگاتے ہیں کہ وہ ایسی مطلب نارملی بلیک کلر کی ہوتی ہے وہ والی
نارملی بلیک کلر کی ہوتی بلیک کلر کی ہوتی وہی
وہ مطلب سب کو ہی لگاتا ہے تھوڑا تھوڑا یہ کیا بولتے ہیں نا سونا جیسا رہتا ہے نا گولڈن کلر کا وہی میرے کو اچھا لگتا ہے
ہاں صحی کہ ہے ہاں بتائیے نا مطلب آپ کو یہ پکشی اکشی پسند ہے جانور وانور
ارے میرے کو پکچی تو اچھا نہیں لگتا پکچی میں اچھا لگتا ہے میرے کو بس طوطا
چلیے اچھی بات توتا تو ہمیں بھی اچھی لگتی ہے
کیونکہ وہ ہم لوگوں کےہ جیسے بات بھی کر سکتا ہے
ہاں ہ ویسے آپ کو مطلب ا کتے بھیلے پالنا پسندگ اچھا لگتا ہے
نہیں بھائی جانیے ہاں ایک بات ہے کتا تو وفادار ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کا ہے نا مطلب ہم لوگ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں نا تو ادھر مطلب وہ سب نہیں پالا جاتا
ہ لیکن شہر کا جو لوگ ہوتے ہیں یہ سب پالتے ہیں کیونکہ یہ سب وفادار ہوتے ہیں
ہاں شہر کے لوگوں کے لیے نارمل بات ہے ہے
ویسا آ بتائیے پینٹنگ وینٹنگ تو کرنا پسند ہوگا ہی
ارے پینٹنگ تو پسند ہے ہی میرے کو بہت اچھا بھی بنا لیتا ہوں پینٹنگ
چلیے اور شاعری کا بھی شوق ہوگا ساری تو سنتے ہی ہوں گے
ہاں س تو ہم بھائی جان
چلیے آ بتائیے ہمیں تو فلمیں دیکھنا کافی اچھا لگتا ہے اور آپ کو فلمیں دیکھنا اچھا لگتا ہے
ہاں بھائی جان ضرور مطلب کبھی کبھی جب میرے کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہر دن دیکھتا ہوں فلم
چلیے اور بتائیے نا آپ کو مطلب موٹر سائیکل چلانے آتا ہے تو موٹر سائیکل آپ کو کس نے سے سکھایا تھا
ارے بھائی جان میرے کو میرے پاس تو بائک ہی نہیں ہے وہ سائیکل نہیں ہوتی ہے دو انرجی سے مطلب اپنے شریر سے چل یہ تھوڑا مطلب فورس لگانا پڑتا ہے اس پہ پینڈل مارنا پڑتا ہے وہی میرے پاس ابھی
چلی آپ کو موٹر سائیکل چلانے نہیں آتی ہے
ہے ہی نہیں بھائی جان تو کہ سیکھے بھی نہیں ابھی مطلب نہ ہی ہے نہیں سیکھتے ہیں جب ہوگی نا توب سیکھیں گے
چلیے اب ایک مطلب وہاں پہ بارش ہوئی ہے کہ نہیں
اب بھی بھائی جان تو گارنٹی کم ہے لیکن کل پرسوں ہوئی تھی
تو مطلب پیڑ پودے تو لگائے ہوں گے
ہاں پیڑ پودے ہیں نا
ایسے کون کون سے پیڑ پودے لگائے ہیں
ہاں یہ یہ آئے کیا بولتے ہیں نا یار یہ مطلب میں بار بار بھول ہی جاتا ہوں نا نیم کا ہے اور قدم کا ہے اور یہ تار نہیں کھواجا کا ہوتا ہے
ہوں
وہ بھیھی ہے اوری ہے کیلے کا پیڑ ہے بس یہی سب ہے
چلیے اچھی بات ہے چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے کافی اچھی لگی میرے میرے سب سے اپنی امی اپو جان کو میرا سلام کہیے گا
واقعی بھائی جان ضرور آپ سے بات کر کے اچھی لگی ٹھیک ہے اللہ حافظ